ہیلو
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو ہاں بس ٹھیک
ا اور
ہاں بس ٹھیک آپ کے گھر پہ سب
جی جی گربت سب ٹھیک ہے میرا موضوع آج علم کی اہمیت ہے علم علم انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے علم سے انسان کو صحیح اور غلط میں پہچان ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے اب میں کچھ علم کے فائدے کے بارے میں بولنا بولو گی علم انسان کی سوچ کو بہتر بناتا ہے اور فیصلے کرنے کی سہولیات دیتا ہے تعلیم اور ان تعلیم اور انسا ع انسان کو مقصد اپنے مقصد حاصل کرنے کر سکتا ہے عیلم انسان کو اسچ روائی اور ا کی عادتوں کی طرف لے جاتا ہے علم یف تلک اپنے ملک اور سوسائٹی کی بہتری میں حصہ لے لیتے ہیں
ہاں
علم ہمارے علم ہمیں جہالت سے دور کرتا ہے
ہوں
جی جی
ہاں صحیح بات کہ آپ نے مطلب ع انسان کے لیے بہت زیادہ ضرور ہے اس کے بغیر آج کل تو مطلب رہنا ہی مشکل مکل چاہے وہ دنیائی علم ہو یا دینی علم علم انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ج می ط س ہے کچھ اسی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کا آپ کی تعلیم کیسی ہوگی اسی کی اسی کے بیس پہ کل کو آپ کا بھی فیوچر بنے گا اور آپ کے کی فیملی کا بھی فیوچر بنتا ہے
ا جی الم ایک دولت ہے ہمارے لیے اور ہمیں کبھی یہ ختم ہونے والی دولت نہیں ہے جو ہر انسان کو ہمیں ہر انسان کو چاہیے کہ کہ ہم علم حاصل کریں اور آ اور جس ہے ہمارے پاس اور علم جی ہاں اب
ہاں ایکگزیکٹلی مطلب ہاں ہاں
تعلیم ہے وہ انسان کی زندگی کا بنیاد حصہ ہے یہ صرف یہ صرف کامیابی انسان کو نہیں دیتا بلکہ انسان کو جہالت سے بھی دور کر ہے انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے اچھا اچ سے ان کا بہیور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہے
ہاں بالکل صحیح وہ پرانی کہاوت ایک ہے نا عم ایک زیور ہے اسے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ اسے کوئی چور چراسا ہے تو مطلب ا لی ہر کسی انسان کا فنڈامنٹل چیز ہے امیر ہو یا غریب وہ علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے علم سے انسان کو مطلب تمیز طور طریقے طور طریقے شعور ملتا ہے ایگزیکٹلی تو مجھے لگتا آج کل کے ٹائم پہ ہر کسی کو مطلب نا اس کی طرف دھیان دین چاہیے پھر چاہے جو بھی دنیا علم علم علم بہت زدہ ضروری ہے اس سے انسان کو مطلب ہم بولیں گے نا بات کرنے کا طریقہ بھی انسان کے پتاہ چلتا ہے کہ یہ مطلب اس کو کتنا ن علم وغیرہ ہے نالج اس کی کتنی
جی جی بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں علم ہمارے دنیاوی خالی دینی تعلیم آپ نے اس صحیح کہا کہ علم ہمیں دینی تعلیم وہ ہمیں دنیاوی تعلیم بھی دیتا ہے ا ہمطب ہم اندر شور پیدا کرتا ہے علم ہمیں انسان بناتا ہے انسانیت کی بلائی کے لیے ہمار علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے
ہاں
جی اور اسلام میں بھی علم کی بہت بڑی ا بنیاد ہے اسلام میں بھی ہمیں بولا ہے کہ کہ ہم علم حاصل کریں اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو آگے کا جو فیوچر ہے وہ بھی اچھا بنے گا وہ اپنی تربیت کرے گی بچوں کو اے سے
ہاں ہاں مطلب پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ مطلب اور کو نہیں دیا جاتا تھا پڑنے وغیرہ ہوئے تو اس حساب سے صف جنریشن افیکٹ بھی اس حساب سے بہت ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو علم حاصل کرنا چاہیے چاہے مرد ہویا عورت غریب ہویا امیر علم ہر کسی کے لیے بہت زیادہ ضرور
جی جی اور تعلیم سے ہم ڈاکٹر ر بن سکتے انجینئر ٹیچر بن سکتے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں اں تک کہ زمین دار شہری پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر مین داری بھی اس اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے علما
ہاں اور مطلب اگر انسان کو علم ہوگا ن ملبا کسی بھی چیز کا وہ ہے جیسے کوئی فارمر وغیرہ اگر مطلب وہ پڑھا لکھا ہوگا پتا ہوگی میری زمین ہے مجھے کیاٹ یوز کرنی ہے کیسی چیزیں یوز کرنی ہے اس کو مطلب نا توا فصل میں بھی اضافہ ہوگا ہر کہیں سے مطلب ڈبل سورسز
جی جی جی ہاں بالکل جی جی اب میں کچھ سچائی کے بارے میں بولو گی سچائی اور ایمانداری کے بارے میں سچائی اور ایمانداری ہر اچے انسان کی پہچ چانے جو شک جو ہے سچ بولتا ہے اور ایمانداری سے اپنی فرائز ادا کرتا ہے وہ لوگوں کو وہ لوگوں کو اعتماد میں حاصل اعتماد لوگوں کو اس کی وجہ سے اعتماد حاصل ہوتا ہے
جی صحی بات ہے ہاں مطلب سچ سچائی مطلب سچائی تو ہم بولتے ہیں کہ ایک روشنی ہے چاہے اس کو کتنی بھی دبانے کی کوشش کی جائے ایٹ دا اینڈ یہ باہر نکل کے ہی آتی ہے تو سچ سجائی ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے مطلب چاہے وہ غلط ہو یا کچھ ہو لکھن
ہاں جی جی جی یہ بھی ہے نا کہ جوٹ کچھ دیر کے لیے فائدہ دیتا ہے ہمیں مگر وہ ہمیں آخر میں ہمیں نقصانی کر دیتا ا گگررم جھٹھ بولے گ ویسے ہمیں آخری میں ہی کو نقصان ہوگا چاہے ہمیںبھی فائدہ مطل ل یہے ہم جھوٹ بولیں گے مگر آخرت میں تو یہ نقصان ہی ہمیں دے گا
ہاں ہاں صحیح بات اب کچھ سوشل میڈیا پہ بات کریں ہم لوگ
جی جی
تو آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پرٹیکولرلی انسٹاگرام اسکرول کرتے جاتے ایکسپلور کرتے جاتے ٹائم کا بھی نہیں پتا چلتا ہے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اس مطلب ہمیں وہ میشین ہو گئی ہے کس کو دکھاؤ د ہو اصل میں نس انٹاام ایک پروڈکٹ تھا جو یہ لوگ ہمیں بیچ رہے تھے لیکن اب ہم ہی پروڈکٹ تو بند گئے ہیں
ہاں جی جی آج سوشل جی یہ خالی ہمیں فائدے نہیں دیتی ہے سوشل میڈیا یہ ہمیں نقصان بھی آج کے زمانے میں اسے ہمیں دیتا ہے ہم سوشل میڈیا کو کو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں پڑھائی کے لیا کسی اور چیز کے کے لیے بھی مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ بری عادتوں میں مشغول ہو گئے ہیں بری عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے
صحیح صحیح پہلے ہم پڑھتے تھے مطلب بک سی پڑتی تھی وہ
جی جی
فوکس کے سھ پڑھ تھا آج کل آن لائن ٹیچنگ کا زمانہ ہے انسان کو لا لگتا ہے کہ میں اب یو وب سے لیکچر ایک دیکھوں گا بس میرا ہو گیا لیکن اس کےوپر ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہ اس کا اس پہ فوکس ہے نہ کچھ نا مطلب وہ پھر ٹائم ہی ویسٹ ہوتا ہے اور آج کل کے بچے ہم دیکھتے ہیں ایک مطلب بولتے ہیں چلو تھوڑا سا پڑھیں گے پھر ان کو پانچ دس منٹ ہو جاتے ہیں پڑتے ہوئے اسی کے ساتھ وہ لگ جاتے ہوتے ہیں ہم نے ریلس کرروٹ کرنا
جی جی جی جی اس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے برداشت انسان کے اندر کم ہو گئی ہے پہلے انسان جی جی پہلے انسان پور یبیو آج کل انان دیکھتا ہے آ ک ان شارٹس دیکتاتے پور ویڈیو ان سب کو دیکنے کی برداشت
برداشت ہی نہیں ہے ایگزیکٹلی انسان بول تو شوٹس مطلب اگر ایک ویڈو ہوگا دس پندرہ منٹ
جی جی جی اور اسپیڈ بھی ہم اس کو اگر یہ ون ایکس ہوگا ہم اس کو ٹو ایکس پہ رکھ اسپیڈ تاکہ ہم جلدی دیکھ پائے وہ
ہاں ان شارٹ سو ان ریلس کی وجہ سے مطلب ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے سلولی سلولی لیکن جو ہم بالکل بھی نہیں پاتا ہے
آج کل کا سوشل میڈیا نے بہت ترقی کی ہے مگر اس کے بہت ہی بڑے نقصان بھی ہے ہمارے لیے بچے آج کل بری بری عادتوں میں مشغول ہوتے ہیں بری بری عادت ہے ان کے اندر وہ بسر ہوتی ہے بچوں کے اندر تو اس کے جی جی آج کل بچے کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں مطلب ان کو فون ہونا چاہیے تھا وہ کھانا کھائے تو جس کی وجہ سے وہ کھانوں کو پھر لگتاک کسی کو کسی کام کا نہیں ہے وہ کھانا جو کھاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ کھانے پہ نہیں ہوتا ہے ان کو نہیں پت ہوتا وہ کیا کھا رہے ہیں وہ کیا چیز کھا رہے ہیں ان کا دماغ پورا فون پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا برین اچھی سے کام نہیں کرتا ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے
اگزیکٹلی مگر یہ مطلب میں بولوں گی کہ یہ اور کر کے ماؤں کی گلطی ہے پ پرٹیکولرلی مدرس جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں مطلب بچہ تھوڑا سا روتا ہے ماں بولتی ہے دے دو اس کو فون بچہ کھانا نہیں کرے فون دے دو ر رہے فون دے دو بچہ کچھ کرے فون دے دو مطلب ہم نے ہر کسی چیز کو بچے کے لیے
فون کیا پہلے بچکو ویسے پالتے تھے فون کے بغیر پالتے تھے ویسے مگر آج کل کے دور میں ماؤ کو برداشت بھی کم ہو گیا ہے جس کے جی جی بالکل
بچے سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آتی ہے ماں بولتی ہے فون دے دی دو پھر جب آگے جا کے یہی بچہ بڑا ہو جائے گا ڈیولپ ڈیولپ ہو جائے گا اس کو مطلب یہ تو پھر پہل ہی ایڈکٹڈ ہے اس کو اس اس کے بغیر کچھ دکھے گا بھی نہیں
بالکل صحیح
ہاں
جی آپ آخر میں کیا کہنا چاہے گی اس سوشل میڈیا کے بارے میں
میں یہ کہنا چاہوں گی ہمیں بہت لمٹ رڈیز رکھ نا چاہیے اپنے مائنڈ اپنے خود پہ مطلب چاہے جو مدر جو مدرس ہیں مطلب ان کو بہت کنٹرول رکھ نا چاہیے پہلی چھوٹی ایج سے بچے کو بالکل بھی فون دکھ کھانا ہی نہیں ہے ہاں یہ دکھانا ہی نہیں ہے ان کو آپ کیا بولنا چاہو گے
کہ سوشل میڈیا ہمیں گ اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرتے کرنی چاہیے ہمیں بری چیزیں نہیں کرنی چاہیے اگر ہمیں سوشل میڈیا ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم فون زیادہ چلاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں توم ونیخر میں ہی کہنا چاہو گی کہ سوشل میڈیا کو ہمیں اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرنی چاہیے نہ کہ بری چیزوں کے لیے
ہاں ہاں تھینک یو سو مچ
تھینک یو جی اللہ حافظ ہوں